ج
ہلو
السلام علیکم بہن
حکمت السلام خالا جان کیسی ہے آپ فرمائیے
میں تو بالکل ٹھیک ہوں آپ فرمائیے آپ سب گھر پہ سب بچے اور سب خیریت سے ہیں
الحمد للہ سب خیریت سے ہے ال اللہ کی خدمت میں سب خیریت سے ہے
آج میرے بچے انڈور اور آؤٹ ڈور ڈور گیمس کے بارے میں بات کر رہے تھے تو میں نے سوچا اس موضوع پر تم سے بھی بات کر لوں
ہاں خالہ جان ضرور اور یہ تو بہت ہی دلچسپ وشے آپ نے چنا ہے ضرور ہم اس کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں
بہت اچھا موضوع ہے یہ اور ا دیکھیے نا بچے ا پہلے تو بتاؤ کہ انڈور گیمس کے بارے میں کیا مراد ہے آپ کو پتا ہی تو ہوگا ہی ویسے
ہاں کھا جائے دیکھیے نا بچے جیسے گھر میں تو دیکھ کہ اپنے ویڈیو گیمس ہے لوڈو ہے یہ ساری سارے کھیل کھیلتے ہی ہیں لیکن انہیں ہمارے خیال سے انہیں باہر جا کے بھی تھوڑی بہت گیمس کھیلنی چاہیے
صحیح فرمایا آپ نے انڈور گیمس وہ گیم ہوتے ہیں جو گھر کے اندر کسی بند جگہ کے اندر کھیلے جاتے ہیں جیسے شطرنج کیمرا لوڈو سانپ سیڑھی ٹیبل ٹینس یہ سب گھر کے اندر کھیلنا کھیلنے کے گیم ہیں اور میرے بچوں کو لوڈو اور کیرم کھیلنا تو بہت زیادہ پسند ہے انڈور گیمس کا سب سے بڑا فائدہ یہ یہ ہے کہ انہیں کسی بھی موسم میں کھیلا جاتا ہے موسم کا اثر ان گیمس پر بالکل بھی نہیں ہوتا ہے چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو چاہے بارش ہو گھر کے اندر تو ہم آرام سے کبھی بھی کھیل سکتے ہیں
ہاں
اور اس کے علاوہ کئی انڈور گیمس دماغی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں جیسے کہ شطرنج کا گیم اگر شطرنج کا گیم بالکل سمجھ کر اور سوچ سمجھ کر صحیح طریقے سے کھیلا جائے تو فیصلے لینے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے اور یہ ہمارے نجی جیون میں بھی بہت اچھی مشق دیتے ہیں اور دماغی شطرنج کی اچھی مشق کے کارن ہمارا دماغ بھی توجہ ہوتا ہے دماغ میں بھی توجہ ہوتا ہے اور بچوں میں صبر اور توجہ دونوں ہی پیدا ہوتے ہیں
بالکل صحیح کہہ رہی ہے آپ اپنی جان یہ سارے جو گیم ہیں جیسے سطرنج ہے یہ سارے بچوں کو کھیلنے ہی چاہیے اس کے علاوہ بھی بچوں کو باہر جا کے بھی ایک ٹیم کے ساتھ کیسے کھیل سکتے ہیں وہ بھی انہیں سیکھ سیککھنا چاہیے
بالکل آپ نے صحیح فرمایا اگر بچہ ہر وقت گھر کے اندر ہی کھیلتا رہے تو اس کی جسمانی حرکت کم ہو جاتی ہے اور آج کل تو ویسے بھی زیادہ تر لوگ موبائل گیمس اور انڈور گیمس کا حصہ بن گئے ہیں تو ایسے میں انہیں باہر جا کے باہر جا کے کھیلنا بھی بہت ضروری ہو گیا ہے تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کئی بچے گھنٹوں موبائل اور ویڈیو گیمس میں کھیلتے رہتے ہیں اور ان کی آنکھیں اور ان کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے تو انڈور گیمس بھی کھیلنے چاہیے لیکن آؤٹ ڈور گیمس بھی بہت زیادہ ضروری ہے اب آتی ہے آؤٹ ڈور گیمس کی بات فرمائیے آپ کو میدانی کھلے میدان میں کون سے کون سے گیم کھیلنے پسند ہیں
بالکل دیکھیے ہم تو ہمارے بچپن میں کیسے ہم تو باہر ہی کھیلتے رہتے کتنے ہمارے سہیلیوں کے ساتھ کتنے سارے کھیل کھیلتے تھے مجھے تو دیکھیے بار کرک کرکٹ کھیلنا بھی بہت پسند ہے پھر مطلب ایسے تو ہاکی ہے کھوکھو ہے ایسے کتنے سارے کھیل ہے ایک لکا چھپی ہے جو ہمارے بچپن میں ہم کتنا کھیلا کرتے تھے
صحیح فرمایا آپ نے اسی کے ساتھ فٹ بال کبڈی بیڈمنٹن دوڑ ایسے بہت سارے گیم ہیں جس سے ہمارے شریر کی کثرت بھی ہو جاتی ہے اور ہمارے صحت کے لیے بھی بہت فائدے مند رہتے ہیں
بالکل صحیح کہہ رہیے آپ ایسے باہری کھیل بھی ہمیں باہر جو کھیلنے والے کھیل ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں کھیلنے چاہیے جس سے ہماری صحت بھی بہت اچھی رہتی ہے اور ہمارے
صحیح فرمایا آپ نے
ہاں جی بولیے خالا جان
جیسے کہ بچے دوڑتے بھاگتے ہیں تو ان کا جس ج بھی بہت ا کروٹ لیتا ہے اور اس سے ان کا جسم بھی مضبوط ہوتا ہے اور تازی ہوا اور دھوپ بھی ملتی ہے جس سے کہ ان کو وٹامن ڈی بھی پوری اچھی طرح سے مل ہوتا ان کی ہڈیاں اور بھی زیادہ اہم اور مضبوط ہو جاتی ہیں
بالکل صحیح کہہ رہی ہے آپ اور بچوں کو دیکھیے گھر میں بیٹھ کے کھیلنے والے کھیل تو وہ کھیل ہی سکتے ہیں ساتھ ساتھ انہیں باہر جا کے بھی کھیلنا چاہیے
صحیح فرمایا آپ نے اور آپ کو پتا ہے نا کرکٹ جیسا جو کھیل ہے وہ تو ہمارے ملک میں کتنا مشہور ہے وہ تو آپ سارے سارے کرکٹ کے دیوانے صرف ہمارے ہمارے یہاں ہی نہیں دنیا بھر میں کرکٹ کو ب زیادہ پسند کیا جاتا ہے ویسے ہی فٹ بال یہ بھی دنیا بھر میں لوگوں کا پسندیدہ گیم ہے اس میں بھی ٹیم ورک فٹنیس یہ سب سے زیادہ اس کے اوپر کام ہوتا ہے اور ٹیم ورک دونوں طرف سے بہتر ہوتا ہے تو آپ کو اچھا اچھا ریزلٹ بھی ملتا ہے اور ٹیم ورک کی عادت کھیلوں سے ہی پیدا ہوتی ہے
بالکل صحیح کہہ رہیے آپ اور مطلب جو باہر جا کے بھی سب کو کھیلنا ہی چاہیے یہ ساری کھیل بھی بہت اچھے رہتے ہیں بچوں کو کھیلنے کے لیے اور آپ کرکٹ کی بات کر رہی ہیں تو وہ تو مجھے بہت پسند ہے دیکینا خالجین اس میں کیسے پورے گیارہ پلیئرس رہتے ہیں اور سب ایک کرکٹ میچ پورا ایک ہی پلیئر تو نہیں جیت سکتا نا اس میں کتنے جیسے گیارہ پلیئر کو کی موجودگی بھی کتنی ضروری ہے وہ کیسے ایک ٹیم ورک سکھاتا ہے اور اس میں کپتان کی بھومیکا بہت اہم رہتی ہے
صحیح فرمایا آپ نے اور جیون میں بچ ج اسی طرح کھیل کھیل کر جیون میں بھی فیصلہ لینے کپتانی کرنی اور کس طرح سے مشکلوں کا سامنا کرنا یہ بھی سکھاتا ہے اور کبھی کبھی تو دیکھو کھیل کھیلتے وقت بچوں کو چوٹ بھی لگ جاتی ہے تو اس چوٹ سے بھی ان کو باہر کیسے نکلنا اس کا بھی انہیں تھوڑا اچھا گیان ہو جاتا ہے اسی لیے احتیاط اور صحیح سامان کا استعمال کرنا بھی ضروری رہتا ہے کہ اگر وہ میدان میں کھیل رہے ہیں تو ان کے ساتھ ایک فاسٹ فڈ کٹ بھی رہنی چاہیے جس سے کہ اگر ان کو کوئی چوٹ لگ جائے تو وہ جلد سے اس کا ایک بار تو علاج کر سکے ہیں
بالکل صحیح کہا آپ نے بچوں کو ان ساری چیزوں کا احتیاط تو ب رکھنا ہی چاہیے اور دیکھیے کھیلیں کھیل کھیلتے کھیلتے گریں گے لگے گا لیکن ان سے انہیں کافی کچھ وہ سیکھیں گے بھینا
بھی ان کو کھیلنے کی جگہ کم ملتی ہے تو اس وجہ سے بھی لوگ موبائل اور کمپیوٹر کی طرف زیادہ جھکتے ہیں اور یہ عادت آگے چل کر ان کے صحت میں نقصان مند ہو جاتی ہے کیونکہ زیادہ دوڑنا کھیلنا ان کے روٹین میں ہی نہیں آ تا تو پھر جب وہ اچانک سے جب دوڑتے ہیں کھیلتے ہیں تو وہ بہت جلدی تھک جاتے ہیں تو بچوں کے لیے میدان میں کھیلنا بھی بہت زیادہ بہتر رہتا ہے اگر وہ کھیلتے ہیں تو
بالکل صحیح کہا آپ نے اور اسے دیکھو دوڑنے بھاگنے سے ان کے شریر کی کتنی ایکسرسائز ہو جاتی ہے اور ان کا شریر بھی کتنا مطلب ایک دم مضبوط بن جاتا ہے
صحیح فرمایا آپ نے اور ویسے دیکھو تو انڈور گیمس اور آؤٹ ڈور گ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر الگ ہے انڈور گیمس سے دماغ مضبوط ہوتا ہے تو آؤٹ ڈور گیمس سے جسم کو طاقت ملتی ہے یعنی کہ دونوں اپنا اپنا الگ مہتو رکھتے ہیں اور اب ہمیں بچوں کو تھوڑی دیر انڈور گیمس اور جب دن میں دھوپ کے سمے وہ کھیلتے ہوں تب ہمیں انہیں انڈور گیمس اور شام کو جب موسم تھوڑا سرخ ہو جائے تب اسے آؤٹ ڈور گیمس کھیلنے کے لیے ہمیں بھی انہیں اتساہت کرنا چاہیے
بالکل صحیح کہہ دیے آپ
اسکولوں میں بھی بہت سارے کھیلوں پر دھیان دیا جاتا ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کے میدانوں میں اور آج کل تو شطرنج جیسے کھیل کو بھی اسکولوں میں بھی استھان دیا گیا ہے پہلے کرکٹ کبڈی فٹ بال ہی کہ ایسے گیم تو کھلائے جاتے تھے پر اب اب دھیرے دھیرے آؤٹ ڈور جو انڈور گیمس ہیں جیسے شطرنج کیرم ان گیموں کو بھی اسکول میں اب کھلایا جا رہا ہے جس سے کہ ہار جیت میں جیت سے بھی بچہ سیکھتا ہے اور آگے زندگی میں اپنے بہت سارے چیزوں میں فیصلہ لینے میں بھی وہ کام آتے ہیں
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ اور شطرنج میں دیکھیے نا کتنا سوچ سمجھ کر ہمیں چال چلنی پڑتی ہے ویسے ہی آج کل تو کیں اسکولوں میں مطلب کیرم بھی انہیں کھیلتے ہیں ایسے پرتوگتا بھی رکھتے ہے اور کیرم جیسے کھیل میں بہت دھیان کیندرت کرنا پڑتا ہے تو یہ دونوں ہی کھیل ان کے دماغ کے لیے بہت ہی اچھے ہیں
فرمایا آپ نے اللہ کرے ہمارے بچوں کو پڑھائی کے ساتھ کھیلوں میں بھی آگے بڑھا ہے
آمین ضرور ٹھیک ہے خالہ جان
اللہ حافظ اللہ حافظ
اللہ حافظ